ہاں جی رسیال
جی اسلام علیکم کیا حال ہے
وعلیکم السلام جی بڑھیا خیریت آپ بت ہیے
بڑھیا بڑھیا ہوور کیا کر رہے ہو
بس کچھ نہیں ابھی بیٹھے ہیں
اچھا اچھا گرمی کیسی ہے آپ
گھر میں بہت پڑ رہی ہے
بارش ہو نہیں
تقریبا دو تین دن پہلے ہوئی تھی ابھی پھر ویسے ہی حال ہے پہلے جیسا
اچھا اچھا نہیں ہمارے ادھر بارش ہوئی کل کو تو کل کا دن تو بہت ہی اچھا تھا لاجواب تھا کل کا دن بٹ آج پھر سے گرمی ہو گئی ہے اسٹارٹ آج تو بارش ہوئی نہیں ہے لگ بھی نہیں رہا کہ آج بارش تو ہوگی پھر سے
مشکل ہے ابھی تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے
مشکل ہے گرمی نے تو جینا آرام کر دیا ہے کہ اتنی گرمی پڑ رہی ہے کچ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہاں جائ
صحیح ہے اے سی وغیرہ سب پھیلے ہیں ابھی
گرمی کے آگے کچھ نہیں ہے اندر تو چلو اے سی لگا کہ وہ اے سی کے نیچے بیٹھے رہیں گے کب تک بیٹھے رہیں گے باہر جائیں گے تو تو وہ ہندو
بالکل
چلو شام صبح تھوڑی تھوڑی بارش ہوتی جائے نا چ دس بیس منٹ بھی ہو جائے نا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو بندہ لوگوں کے پیچھے مارکیٹ نکل جاتا ہے ہوا تھا اپنا جو بھی سامان لینا ہو تو لے آ سکتے ایزی بٹ چلو کیا کریں اب سہنی پڑے گی گرمی
بالکل بالکل
ہ ہ اور بتائیں آج کیا کھایا آپ نے
آج پلاؤ بنائی تھی
کیا بات ہے کیا بات ہے آپ نے تو میں اپنی لط پ اٹا لیا آج
بالکل بالکل آج چھٹی کا دن تھا کچھ تو نیا خانے بدل دیاار
بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا کوئی نہ کبھی ہمیں کبھی ابھی ہمیں بھی کھلائیں پلاؤ
بالکل بالکل
جی جی اور بتائیں اور بتائیں کہ انسان کو ایکسرسائز کرنی ضروری ہے یا رن دینی چاہیے ایکسرسائز چھوڑ دینی چاہیے
نہیں ایکسرسائز ضروری کرنی چاہیے
جی جی جی
ٹھیک رہتی ہے اس سے
اچھا کیونکہ اکثر لگ دیک کہ نا آج کل چھوڑ چکے ہیں ایکسرسائز چھوڑتے ہیں جم چھوڑ چکے ہیں رننگ کرنا چھوڑ چکے ہیں دس قدم بھی پیدل نکلیں گے نا اپنی گاڑی لے کے نہیں کر رہے
نہیں وہ جو ہمیں دو چار کلو میٹر جانا ہوتا ہے وہ تو ہم ویسے بھی نکل جاتے ہیں پیدل
جی اتنا تو بندہ جتنا انسان چلے گا نا اتنا انسان کی شت کے لیے اچھا رہے گا ا انسان ایکٹیو رہے گا شریر کا ہر ایک انگ کام کرے گا اچھے سے
بالکل بالکل
پہلے کے لوگ ا اتنے فٹ اور اتنی لمبی عمر اسی لیے تھے کہ وہ دن میں ایک تو کام بہت کرتے تھے پسینہ نکالتے تھے
ہوں چلتے بہت یہاں سے تو پہلے ایک شہر سے دوسرے شہر پیدل پیدل پہنچ جا
ہوں تو آج کال ہر انسان شارٹ کٹ میں لگا ایزی کام میں لگا ہے
بالکل بالکل
تو چلو کچھ سمے کے ساتھ کچھ چینجنگ لانی چاہیے ہونی چاہیے بٹ جہاں بات آ جاتی ہے انسان کے شریر کی وہاں اس کو کمپرومائز نہیں کرنا
کر نہیں نہیں کرنا
ہ تو وہ اس کا اچھا سا کرنا چاہیے یوگا میڈیٹیشن ہو گیا
جی ج جی
کرو اکثر جی خوب کرو زیادہ نہیں کرو ج دن میں آد آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بھی ایک دن میں کرتی ہوں نا تو بہت ہے ہ دیکھو آج کل دن انسان اس دنیا کے اسپیڑ میں اتنا بزی ہو گیا ناںال میں کرنا کہ ٹائم اس کے پاس رہا نہیں تھا
نہیں رہا بالکل دن
تو چلو شریر کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے ہوں یہ بات ہے ہو رہا آپ بتائیں کچھ
بس سب بڑھیا ہے
اچھا اچھا آج کل کھانے کا بھی لوگ کوئی صحی ڈھنگ سے کھا نہیں رہے
ہ فاسٹ فوڈ میں زیادہ زیادہ فاسٹ فوڈ کے پیچے کہ دوڑ رہے ہیں
ہاں ہاں
وہی فاسٹ فوڈ آج کل کچھ چان لے رہا ہے بچوں کے بچے بہت کھاتے ہیں جیسے موموس ویرا
ہ آج تو بچے فاسٹ و بہت پسند کرتے ہیں بچے بوڑھے نوج ان اس چیز کے پیچھے پڑ گئے نا
جی
لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں ای سے الٹا سیدھا کھا کے
ہاں فورڈ پزن ہو تن کو کہوں کو تو کئی ہوتے ہیں جو جاتے نہیں تو سب ب ل و پیارے بھی ہوتے ہیں
صحی بات ہے صحیح بات ہے آپ نے صحی فرمایا انسان جب تک دیکھو میں یہ مانتا ہوں کہ چلو فاسٹ فوڈ بھی کھانا چاہیے تھوڑا بہت
جی
کھائیں اور اپنی ہری سبزیا زیادہ سے زیادہ کھائیں فروٹس زیادہ سے زیادہ کھائائے نان ویج اچھا نان ویج کھائیں جد
جی
اور ان کی سب سے بڑی مین بات ہے کہ ایکسرسائز یوگا جم میڈیٹیشن یہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے
جی
اتنا بھی اچھا کھانا کیوں نہ کھاؤ کون سا بھی اچھا سے اچھا کھانا کھاؤ گے مگر جب تک آپ اپنے شریر کو سے شریر سے پانی نہیں نکالنے پر سنے
نہیں نکلے گا تب تک ہ
نہیں دیکھو ایکسر س کر تے ہو یوگا کرتے ہو یا رننگ کرتے تو پسینہ نکلتا انسان کے شریر سے اس سے انسان سے جو انسان نے اچھی چیز کھائی ہوگی تو اس کا لابھ ہوگا جو کوئی الٹی سیدھی چیزیں کھائی ہوں گی تو اتنا اس کا اثر نہیں ہوگا وہ اپنا نہیں کریں گے
بالکل مزدور کو ہی دیکھ لو م تو جو دھپ میں لگا رہتا ہے اپنی دیاڑی پوری کرتا ہے اس کے شریر سے پسیینہ نکلتا ت اور دیک ٹائم جب کھانا کاتا تو پیر میں تو اسی کو ویسی مزدوری میں پال گئی اپنا اس کا ایکسرسائز ہوتی ہے ویسیے ہی شام شام کو جاتا ہے اس کو کوئی مدرا پان کچھ بھی سیون کرنے کی ضرورت نہیں ہے دو روٹی کھاتا ہے نہیں بڑی آتی ہے
نیند بڑی آات یہ بات ہے آج ک لوگوں کے پاس سہولت سہولت بہت ہو گیا ہر چیز کی گاڑی کی ا ہر ایک چیز کی کون سی چیزیں آپ آپ کو ملنی ہے ہر فروٹ مل رہا ہر ویجیٹیبل سب کے ش ہے گاؤں میں گلی میں محلے میں مل رہی ہے
بالکل بالکل
پھر بھی انسان غلط چیزیں کھائے اپنے شریر کا دھیان نہ رکھے
جی
غلطی انسان کی ہے
جی جی بالکل
جو جس نے اپنی شریر کی قدر نے کہ وہ انسان کس چیز کی قدر کر کر گا انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے
شریر بالکل شریر مینٹین رکھیں گے تو آگے جا کے شریر
اس شریر کو منٹ نہیں رکھ پا رہے تو آپ دوسرے کی کیا خدمت کرو گے ج کہ کسی کا کیا کچھ کر پاؤ گے صحیح بات نہیں ہے یہ بات ہے تو نہیں یہاں سے سارے لوگ ایسے بھی نہیں ہیں یہ نہیں کرتے بہت اچھے لوگ ہیں وہ کرتے بھی ہیں بٹ ہم چاہتے ہیں کہ سارا سماج ایک اچھا ناگرک ہے اچھا انسان بنے فٹ رہے پھر مزہ آتا ہے نا
بالکل بالکل
دیکھو سو میں سے کوئی بیس پچیس فٹ ہو ہو تو اس میں کیا بینفٹ ہے نا
بالکل کئی تو کھانے پر ہی دور رکھتے ہیں کھانا کھایا سو گئے کھانا خاس ہو گئے تو پھر وہی پھر جچ ڈائجیشن نہیں ہوگا کطور
ہاں اور اس کے بعد وہ کیا اس کے بعد وہ کھانے پہ لمٹ لگاتے ہیں یہ میٹھا میں نہیں کھاتا مجھے یہ چیز ہے یہ کھٹٹا میں نہیں کھاتا ہ یہ نہیں کھاتا اس سے پہلے سے آپ اچھا سا یوگا میں میڈٹیشن اسرسائز رننگ کریں تو لائف ٹائم جو مرضی کھاتے رہے سٹھ ستر سال تک جو کیا تو جب تک زندہ جب تک مرضی کا میٹھا کا کھٹا کھاؤ جو مرضی کھاؤ کوئی دقت پرابلم نہیں آئے گی اب
بالکل بالکل
سی نا تو ڈلی کرو جو بند روٹین میں ا ایکسرسائز کرتا ہو بڑے ٹم بھی رسائز کر گرائز کیوں بنا رہانی پر پائے گا
جی
میرے بان تو انسان آج کل آلسی
ک نظاچ ہووگ
تو ور کرنیاہ
نیر کول نل کول جگ ہے
ہم ایک اچھے اپننس ایکسرسائز اور شریر فٹ ہونے سے اچھا کھانا اور یہ ایکسائز کرنے سے زیادہ ضروری ہے اب نہ آس پاس کا جو بات ورن ہے جس کو ن انوائرمنٹ بولتے ہیں وہ صاف ستا بہت ضروری ہے جہاں سور گرمیاں پر رہ رہی ہو گھر کے آس پاس کے ایسے گندگی نہیں ہونی چاہیے صاف صفائی اچھی ہونی چاہیے پیڑ پودے ہونے چاہیے
بالکل
دھیان ہے چلو بندہ اچھا کھانا کھائے گا سرسائز کرے گا پر گندگی میں میں رہے آس پس گھر کہ یا اپنے آس پاس گندگی ہے تو اس چیری تب بھی آپ کو بیماری لگیں گی بمار ہوگا آپ کا من نہیں کرے گا اس کرنے یگا ررن کرنے کچھ نہیں کر گ بیمار ہوگا تو صاف صفائی اٹھائی ضروری ہے
کل بالکل بالکل
اپنیں ہر ایک چیز کو صاف ستھری رکھ ہاں
چلو پھر کرتے
جی اوکے خدا حافظ خدا حظ
ع